کم آپ ٹھیک ہاں میں ٹھیک آپ ٹھیک ہوں
جی الحمد للہ میں بھی ٹھیک
گھر میں سبھی ٹھیک ہے
جی اچھے سے ادھر سب ٹھیک
الحمد للہ تو میں بھی بالکل پتہ ہے آج مجھے لگتا ہے آج ہمیں کسی صحت افزا مقام کے بارے میں بات کرنی چاہیے
جی ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے
تو چلیے بولیے اپنی لائن
دیدی آج اسکول میں ٹیچر نے کسی صحت افزا مقام کے سیر پر کنپوزیشن تیار کرنے کو کہا ہے آپ میری مدد کریں گی
ضرور صحت افزا مقام وہ جگہ ہوتی ہیں جہاں حساف ہوا خوبصورت مناظر اور سکون ملتا ہے
آپ کبھی کسی صحت افزا جگہ پر گئی ہیں
ہاں پچھلی گرمیوں کی چھٹیوں میں ہم پہاڑوں کی سیر پر گئے تھے
وہاں کا ماحول کیسا تھا
بہت ہی خوشگوار ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی ہر طرف ہریالی تھی اور کیا پرندوں کی میٹھی آواز سنائی دے رہی تھی
واہ سن کر ہی دل خوش ہو گیا
بالکل وہاں کا صاف ماحول صحت کے لیے بھی بہت فائدے مند تھا
آپ لوگ وہاں کیا کیا کرتے تھے
ہم صبح جلدی اٹھ کر واک کرتے تھے تصویریں لیتے تھے پھول دیکھتے تھے اور قدرت کے مناظر کا لط لطف اٹھا تے تھے
کیا وہاں کا کھانا بھی اچھا تھا
ہاں بالکل تازہ پھل سبزیاں اور گرم چائے کا اپنا ہی مزہ تھا
ایسی جگہ پر جانے سے کیا فائدہ ہوتا ہے
دماغ کو سکون ملتا ہے تھکن دور ہوتی ہے صحت بھی بہتر رہتی ہے جیسے کہتے ہیں تندرستی ہزار نعمت ہے
بالکل صحیح کہا ہمیں کبھی کبھی سیر بیٹ باٹ سے دور بھی جانا چاہیے
ہاں اس اس سے انسان تازہ دم ہو جاتا ہے اور پھر نئے جوش کے ساتھ اپنا کام کرتا ہے
مجھے بھی کسی دن ایسی جگہ کی سیر کرنی ہے
انشاء اللہ ضرور جب بھی موقع ملے اپنے گھر والوں کے ساتھ صحت افزا مقام کی سیر ضرور کرنا
شکریہ دیدی آج مجھے اس ٹاپک کے بارے میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا
دل خوش ہوا آپ آ دل خوش ہوا اللہ اپکو ہمیشہ صحت مند اور خوش رکھے
آمین اللہ حافظ ایک دی جب آپ پہاڑوں پہلے آپ کو کیا محسوس ہوا
سب سے پہلے مجھے ٹھنڈی ہوا اور تازہ ہوا کا احساس ہوا شہر کی گرمی اور شور سے بالکل مختلف تھا
کیا وہاں لوگ بھی کم تھے
ہاں بھیڑ بہت کم تھی لوگ سکون سے اپنی چھٹیاں منا آ رہے تھے ہر کوئی مسکراتا ہوا نظر آ رہا تھا
آپ لوگ صبح کتنے بجے اٹھتے تھے
ہم روز صبح لگ بھگ چھ بجے اٹھ جاتے تھے صبح کا وقت بہت ہی حسین ہوتا تھا سورج کی پہلی کررنیں پہاڑوں پر پڑتی تو منظر دیکھنے کے لائق ہوتا تھا
کیا آپ لوگ مارننگ واک بھی کرتے تھے
ہاں روز مارننگ واک کرتی تھی تازہ ہوا میں چلنے سے بدن ہلکا اور دماغ تازہ ہو جاتا ہے
وہاں کے پیڑ پورن کے بارے میں بتائیے
ہر طرف ہر ہرے بھرے پیڑ تھے رنگ برنگے پھول کھلے ہوئے تھے اور ان کی خوشبو ہوا میں گل رہی تھی
کیا آپ نے وہاں کسی جھیل یا دریا کو بھی دیکھا
ہاں ایک خوبصورت جھیل تھی اس کا پانی اتنا صاف تھا کی اس میں آسمان اور پہاڑ کا عکس نظر آتا تھا
واہ کتنا پیارا منظر ہوگا
بالکل ہم کافی دیر تک جھیل کے کنارے بیٹھ کر قدرت کا لطف اٹھا رہے تھے
کیا آپ نے بوٹنگ بھی کی
ہاں ہم نے بوٹنگ کی پانی پر آہستہ آہستہ جلتی کشتی کا اپنا ہی مزہ تھا
کیا وہاں کے لوگ مہمان نواز تھے
جی ہاں وہاں کے لوگ بہت ہی شریف خوش اخلاق اور مددگار تھے انہوں نے ہمیں اپنی روایتوں کے بارے میں بھی بتایا
مجھے لگتا ہے سفر صرف تعریف ہی نہیں بل بلکی س سیکھنے کا بھی ذریعہ ہوتا ہے
بالکل سفد انسان کی سوچ کو وسیع کرتا ہے اور نئے تجربے دیتا ہے آ جا جیسے کہتے ہیں سفر انسان کا بہترین استاد ہوتا ہے
دیدی اب مجھے اور بھی زیادہ شوق ہو رہا ہے کسی صحت افزا مقام کی سیر کرنے کا
انشاء اللہ جب بھی موقع ملی ضرور جانا آپ دیکھو گی کہ قدرت کے قریب وقت گزارنا دل اور دماغ دونوں کو سکون دیتا ہے
بہت شکریہ دیدی آج کی باتوں سے مجھے کافی معلومات ملی
مجھے بھی تم سے بات کر کے بہت خوشی ملی
دیدی آپ نے بتایا تھا کہ وہاں کے ماحول بہت صاف تھا کیا اس وجہ سے صحت پر بھی اچھا اثر پڑتا ہے
بالکل شیزو صاف ہوا اور صاف پانی صحت کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے ایسی جگہوں پر کچھ دن گزارنے سے تھکن کم ہو جاتی ہے اور انسان خود کو تازہ محسوس کرتا ہے
کیا بچوں کے لیے پی ایسی سیر فائدے مند ہوتی ہے
ہاں بچوں کے لیے بھی ا اور بھی زیادہ فائدے مند ہوتا ہے انہیں کھلی ہوا میں کھیلنے کا موقع ملتا ہے اور موبائل یا ٹی وی سے بھی کچھ دیر کے لیے دور رہتے ہیں
ہم جب کسی خوبصورت جگہ پر جائیں تو ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے
سب سے پہلے صفائی کا خیال رکھنا چاہیے کچرا ادھر ادھر بالکل نہیں پھینکنا چاہیے ہمیشہ ڈسٹ بن کا استعمال کرنا چاہیے
اور پیڑ پودوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے ہے نا
بالکل پھول توڑنا درختوں کو نقصان پہنچانا یا قدرتی ماحول کو خراب کرنے کی کرنا اچھی بات نہیں ہے قدرت ہماری امانت ہے
کیا جانوروں اور پرندوں کو پریشان کرنا بھی غلط ہے
جی ہاں ہمیں ان کے قریب آرام سے رہنا چاہیے انہیں درانا ڈرانا یا نقصان نہیں پہنچانا چاہیے
دیدی اگر ہم جب مل کر صفائی کا خیال رکھے تو ہر جگہ اور بھی خوبصورت بن سکتی ہے
بالکل جیسے کہتے ہیں بوند بوند سے دریا بنتا ہے ہر انسان اپنی ذمہ داری نبھائے تو بہت بڑا فرق پڑے گا
مجھے لگتا ہے صحت افزا مقام کی سیر سیر صرف تعریف نہیں بلکہ ایک اچھی تعلیم بھی دیتی ہے
بالکل صحیح کہا آپ نے ایسی سیر ہمیں قدرت سے محبت صفائی کی اہمیت اور صحت کی قدر کرنا سکھاتی ہے
انشاء اللہ جب بھی مجھے موقع ملے گا میں اپنے گھر والوں کے ساتھ کسی خوبصورت اور صحت افزا جگہ کی سیر کرنے ضرور جاؤں گی
بہت اچھی بات ہے سفر کا مزہ تبھی پورا ہوتا ہے جب ہم اس جگہ کی خوبصورتی کو محفوظ سے دیکھے محفوظ بھی رکھیں
شکریہ دیدی آپ سے بات کر کے مجھے اس ٹاپک کے بارے میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا
اللہ آپ کو ہمیشہ کامیاب رکھے محنت سے پڑھائی کرو اور ہر سفر سے کچھ نیا سیکھنے کی کوشش کرو
ا مین
دیدی اس پوری گفتگو کے بعد مجھے لگتا ہے کہ صحت افزا مق ام کی سیر ہر انسان کو کرنی چاہیے
ہاں بالکل شیزوں زندگی کی مصروفیات کے بیچ کبھی کبھی ایسی جگہ جانا بہت ضروری ہوتا ہے اس سے جسم تو تازگی اور دماغ کو سکون ملتا ہے
کیا آپ دوبارہ بھی وہاں جانا پسند کریں گی
ضرور اگر موقع ملا تو میں اپنے گھر والوں کے ساتھ پھر سے جاؤں گی کچھ جگہوں کی یاد یادیں ہمیشہ دل میں بسی رہتی ہے
اگر میں وہاں جاؤں تو مجھے کن چیزوں کی تیاری کرنی چاہیے
موسم کے مطابق ابھی ضروری دوا پانی کی بوٹل ہلکا پھلکا کھانا کیمرا اور ایک چھوٹا سا فسٹ ایڈ باکس ضرور ساتھ رکھنا چاہیے
اور سفر کے دوران ہمیں کس طرح کے رویہ رکھنا چاہیے
سے پیش آنا چاہیے دوسروں کی مدد کرنی چاہیے قوعد کی پابندی کرنی چاہیے اور کسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے
دیدی مجھے لگتا ہے کہ سفر انسان کو صرف خوشی ہی نہیں دیتا بلکہ کہ اس کی سوج بھی بدل دیتا ہے
بالکل سفر سے انسان مختلف لوگوں کو ان کی تہذیب اور ان کے رہن سہن کے بارے میں ا جان پاتا ہے اس لیے کہتے ہیں سفر زندگی کا بہترین استاد ہے
میں جب بھی کسی صحت افزا مقام کی سیر کرنے جاؤں گی وہاں کی صفائی کا پورا خیال رکھوں گی اور دوسروں کو بھی اس کی حفاظت کی طرف توجہ دلاؤں گی
یہی تو یہی ایک ذمہ داری ذمہ دار شہر کی نشانی ہے
ہوں
ہماری چھوٹی چھوٹی اچھی عادتیں ہمارے ملک کو اور بھی خوبصورت بنا سکتی ہے
میں اپنے دوستوں کو بھی بتاؤں گی کہ قدرت اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے اور ہمیں اس کی ہمیشہ حفاظت کرنی چاہیے
بہت اچھی بات ہے جو نقصان جو انسان قدرت سے محبت کرتا ہے وہ اس کی قدر بھی کرتا ہے
دیدی آج کی اس گفتگو سے میں نے سیکھا کہ صحت افزا مقام کی سیر صرف تعریف کے لیے نہیں ہوتی بلکہ صحت تعلیم سکون اور اچھی عادتو کا بھی ذریعہ ہوتی ہے
بالکل صحیح اس لیے ہمیں جب بھی فرصت ملے گھر والوں کے ساتھ کسی خوبصورت اور پرسکون جگہ کی سیر کرنی کا ضرور جانا چاہیے
بہت بہت شکریہ دیدی آپ کی وجہ سے میرا ہوم ورک بھی تائار ہو گیا اور مجھے ایک اچھا سبق ملا
مجھے بھی آپ کی مدد کر کے بہت خوشی ہوئی اللہ ہمیں صحت اور آپ کو بھی صحت علم اور کامیابی سے نوازے
آامد دییار ہو آپ کو بھی
چلیے اللہ حافظ
الله